السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جناب ٹھیک ہو
الحمد للہ ہم خیریت سے ہیں اور جناب آپ سنائیے آپ خیریت سے ہو
ہاں بھائی میں بھی خھیریت سے ہوں آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
الحمد للہ ہمارے والدین ہمارے بھائی سب خیریت
ہاں بھائی جان تو آپ نے کھانا وانا کچھ کھا لیا آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی جی ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا اب جو ہے چکن ج بنانے کی پلاننگ بنا رہے ہیں کنجی بنا رہے ہیں ماشاء اللہ گرمی کے ہمارے یہاں گرمی بہت زیادہ تیز ہے پریشان ہو گئے ہم گرمی سے تو ہم نے سوچا تھوڑا سکنجی بنا کر ہماری باڈی کو تھوڑی راحت مل جائے گی ٹھنڈائی ہی آ جائے گی
ہاں بھائیجان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہمیں سکنجی ہی بنانی چاہیے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تو پتا ہی ہے موسم کتنا خراب ہے
بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے موسم بہت خراب ہے جناب جی دیکھیے جناب ایک بات فرمایا کہ آپ کو جیسے کہ ہم باہر کی کولڈ ڈرنک
ہاں بھائی جان سنے میری بات ہم بائی آپ کو تو پتا ہی یہ موسم کتنا خراب ہے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں موسم اتنا خراب کیوں ہے تو میں آپ کو ایک بات بات بات بھائی جان ایک بات بتا دوں موسم ہماری روز کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے ہر دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے باہر کا موسم دیکھتے ہیں اگر دھوپ ہو تو ہم ہلکا ا لباس پہنتے ہیں اگر سردی ہو تو گرم کپڑے پہنتے ہیں اگر اور اگر بارش ہو تو مطلب کہ چ چھتری یا رین کوٹ ساتھ لیتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ موسم ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے بھائی جان میرے موسم ہر دن بدلتا رہتا ہے کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی بادل چھائے جاتے ہیں کبھی تیز ہوا چلتا ہے اور کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہمیں ہر طرح کے موسم کے لیے تیار رہنا چاہے تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ
جی دیکھیے یہ قبھی کی دی دی ہوئی نعمت ہیں گرمی سردی اور بارش لیکن الحمد للہ جو ہے ہمیں دیکھیے انسان کو کو جب گرمی زیادہ لگتی ہے تو گرمی برداشت بھی کرنا چاہیے دیکھیے اگر ہے لیکن ہمیں تھوڑا سبر کرنا چاہیے
کہا آپ نے ہاں بھائی جان اچھی بات کہی آپ نے
آپ جانتے ہو کہ گرمی کا جو پسیینہ بہتا ہے نا ہماری باڈی میں جو پسینہ نکلتا ہے تو دیکھیے وہ پسینے سے ہمیں بہت سی بیماریاں نکلتی ہے ہماری بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہے پسینے نکلنے سے
ہاں ہاں بائی جان ہاں اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات بتا دوں ہمارے ملک میں مختلف قسم کے موسم دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے گرمی کا موسم آتا ہے اس موسم میں دھوپ بہت بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے لوگ جلدی تھک جاتے ہیں لوگ زیادہ پانی پیتے ہیں ہائڈریٹڈ رہتے ہیں ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو گرمی میں پہلے جیسی تربوز خربوز اور آم بہت پسند ہے انسانوں کو تو اس کے بعد بارش کا موسم آتا ہے میرے بھائی بارش سے گرمی کم ہو جاتی ہے اور ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے درخت اور پیڑ پودے تیز ہو جاتے ہیں بچے بارش میں کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن زیادہ بارش سے سڑکوں پر پانی بھر جاتا ہے اور سفر میں مشکل ہو ہوتی ہے اس لیے ہمیں احتیاط بھی کرنا چاہے ہے نا میرے بائے
سخ بی سخ صحیح فرمایا بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیا کیا
ہاں بھائی جان آپ بھی فرمائیے
جی بتائیے دیکھیے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے گرمی
ہی
پسند ہے یا چکن جی زیادہ پسند ہے آپ کو سب سے میں کیا اچھا لگتا ہے جوس میں کون کا کو کس کا جیس اچھا لگتا ہے
ہاں بھائی جان مجھے گرمی میں سب سے زیادہ پسند ہے سلائس جوس اور دوسری بھی کوئی کوٹ لن کو زیادہ عام پسند ہے مجھے اور زیادہ مجھے پسند ہے یہی تربوز خربوز یہی سب مجھے پسند ہے
تربوج خربوج تو ہمارے پانی کی کمی جو ہے پورا پانی کی جو کمی ہے وہ پوری کرتے ہیں تربوز ماشاء اللہ بہت ہے اور رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہو الحمد للہ روزے داروں کو جو ہے سب سے زیادہ جو پس یں تربوز کھانا بہت پسند ہے
با جان تو اسی کے ساتھ ساتھ اور کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم گ گرمی سے کیسے بچ سکتے ہیں
جی گرمی سے ہم جیسے کہ ایسے بچ سکتے ہیں دیکھیے گرمی اگر زیادہ ہے آپ اپنے اپنے علاقے میں تو دیکھیے پہلے ہم جو ہے پیڑ پودے جو پودے پیڑ پودے ہوتے ان کو کاٹنے سے روکا جائے دیکھیے اگر پیڑ پودے کٹنے سے روک رکیں گے تو الحمد للہ اگر پیڑ پودے کٹیں گے تو تاپمان میں زیادہ ودھی ہوگی گرمی زیادہ ہوگا گرمی زیادہ لگے گی ہمیں اور اگر پیڑ پودے ہم کاٹنے سے روک کہیں گے اور اگر جو ہے پیڑ پودے اور زیادہ لگائیں گے تو الحمد للہ ہمیں گرمی کا احساس بہت کم ہوگا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں اور شدھ واو مل گی شدھ ہوا مل گی سے جو ہے ہمیں کبھی سانس لینے میں دقت نہیں آئے گی اور دما کی بیماری نہیں ہوگی جی جی
ہاں بھائی آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں تو اور اور کچھ کہنا چاہیں گے
جی
ہاں تو پھر سردی کا موسم آتا ہے اس موسم میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور لوگوں اور لوگ جو ہے وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں گرم چائے پیتے ہیں سوپ اور دوسری گرم چیزیں بہت اچھی لگتی ہے ان دن کون دنوں خالو مطلب کی لوگوں کو کچھ لوگ سردیوں کے موسم بہت پسند کرتے ہیں
بے شخ بے شخ
اس میں کام کرنا اور سونا دونوں آرام دہ لگتا ہے اس کے علاوہ باہر کا موسم بھی ہوتا ہے باہر کا موسم بھی ہوتا ہے اس موسم میں پھول کھلتے ہیں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ہر طرف خوبصورتی نظر آتی ہے موسم یہ موسم خوشی اور تازی مطلب کہ تازی ہوا کا پیغام لات تو آپ کا کیا کہنا ہے اس موسم پہ
جی دیکھیے جناب جو سردی اور جو گرمی کا موسم جو ہوتا ہے نا اس میں کیا جو وایو پردوشن زیادہ رہتا ہے وایو پردوشن زیادہ ہوتا ہے تو دیکھیے جب یہ بارش کا جب موسم اسٹارٹ ہوتا ہے مانسون لگ جاتا ہے بارش کا تو الحمد للہ جو وایو پردوشن سے ہوتا ہے نا اس کو وہ بہت نش کر دیتا ہے مطلب ختم کر دیتا ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اتنا وایو پردوشن ہوتا نہیں ہے وایو پردوشن زیادہ ہونے سے روکتا ہے وہ موسم جو ہرے بھرے ورش سب جگہ ماشاء اللہ اتنا سہانا لگتا ہے ہرے بھرے پیڑ پودے دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ جنت میں آ کرئے جات یہ ج
بھائی جان آپ نے بالکل بڑھیا بات کی میں بالکل اپنی آپ کی بات سے سہمت ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ موسم صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں پر پرندوں پر اور پہاڑوں پر پر بھی اثر ڈالتا ہے مطلب سان موسم کے مطابق فصلیں اگاتے ہیں اگر وقت پر بات بارش نہ ہو یا بہت زیادہ ہو جائے تو فصلیں نقصان کا شکار ہو سکتا ہے اس کے موسم کی معلومات کسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے آج کل موسم پہلے کی طرح نہیں رہتا کبھی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے
د سک
کبھی بہت سختی سردی ہوتی ہے اور کبھی اچانک تیز بارش یا آندھی آ جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے مطلب کہ ہم پولوشن کرتے ہیں یہ بھی اس کا ایک بڑا وجہ ہے تو درختوں کی کاٹی ہوا کی مطلب کہ آلودگی اور دند موسم کو متاثر کر کر رہے گا ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پ
جی دیکھیے کسانوں کا جب بارش وغیرہ ہوتی ہے ماشاء اللہ کسانوں کے چہرے پہ خوشیا آ جاتی ہے مفت خان آ جاتی ہے ماشاء اللہ جو دیکھیے کسان اپنا کام اسٹارٹ کر دیتا ہے ہقائی جتائی کروانا اور کھاد ڈالنا کھیت میں الحمد للہ کسان کا چہرہ جو ہے اس طریقے سے کھل جاتا ہے جس سے انہیں انہیں زمین جو ہے جب وہ فصل وغیرہ کرتا ہے جب ان کی فصل تیار ہوتی ہے الحمد للہ کسان جب فصل جو کسان فصل پیدا کرتا ہے نا تو اس کو سونے جیسے ہے وہ کہ وہ سونا پیدا کر رہا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ موسم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی جس طرح گرمی کے بعد بارش اور سردی کے بعد باہر آ جاتا ہے تو اسی طرح مشکل وقت کے بعد آس بھی ضرور آتی ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں امید اور ہمت سے کام لینا چاہے تو آپ کہیے تھوڑا بہت اسی پہ ہاں
جی جناب ہلو جی جناب آپ کو آواز آ رہی ہے میری ہلو
ہاں بھائی جان بولے بولے آپ میں سن رہا ہوں آپ کی بات
اور ہیلو آپ آپ آپ کے ہو پر ہوا چل رہی ہے ہوا کی تھوڑی آواز آ رہی ہے
ہاں بھائی جان اب کی چل رہی ہے ہوا
ہاں بے شک ہمارے یہاں بھی ماشاء اللہ موسم ایسا ہو رہا ہے جیسا بارش آنے والا ہی اب
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی ہوا یہاں پہ بھی آ رہی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر موسم کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے ماحول کو صاف اور ہرا برا رکھنا چاہے جب ہم فطرت کی حفاظت کریں گے تو فطرت بھی ہماری حفاظت کرے گا ہے نا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا میں مجھے خوشی ہوئی میں نے آپ سے بات کی بہت ہی جانکاری حاصل ہوئی تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال
جی سک ٹھیک ہے جناب ہمارا بھی اثر کیا ا جان کا ٹائم ہو گیا ہے الحمد للہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ